ہیلو جی ہاں آواز ارے ہے آپ کی السلام و علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں اپ
جی میں بالکل خیریت سے ہوں آپ فرمائیے آپ کیسی ہو سب سے بڑی بات
میں بھی الحمد للہ میں بالکل خیریت سے ہوں تو آج موسم کتنا خوشنما ہے نا
ہاں نہیں مد رہ ہے جی ہاں آج تو ویسی نا ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور مجھے نا بارش کا موسم بہت زیادہ پسند ہے
جی مجھے بھی کافی پسند ہے بارش کا موسم بارش کی جو ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہے پھر جو پہلی بارش کی جو مٹی کی خوشبو ہوتی ہے وہ دل کو کتنی سکون دیتی ہے
جی بالکل جب پہلی بارش ہوتی ہے نا تو ہر طرف ہریالی پھیل جات تی ہے موسم بالکل بدل جاتا ہے
جی نہیں ہمیں تو پہلی بارش کچھ زیادہ ہی پسند ہے بل کیونکہ اس میں جو مٹی کی خوش وہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہی سکون دیتی ہے پھر پیڑ پودے بھی ہوتے ہیں وہ بھی تازہ اور ہرے بھرے دکھائی دینے لگتے ہیں
جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے تو میں بارش میں کیا کیا کرنا سب سے زیادہ پسند ہے
مجھے دیکھی ہے اب ہم شہر میں رہتے تو ہمیں زیادہ ایسا دیکھنے کو ملتا نہیں ہے مجھے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر بارش دیکھنا پھر چائے پینا اور ہمیں کتابیں پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے تو ہم کتابیں بھی پڑھنا پسند کر تے ہے بہت اچھا لگتا ہے ایسے موسم کو دیکتے ہوئے
ارے واہ مجھے بھی نا بارش کے موسم میں گرما گرم چائے ہو چائے کے ساتھ میں پکوڑے ہوں تو بہت پسند ہے اور آلو کے پراٹھے ہوں تو برسات کے موسم میں بہت پسند ہے مجھے اور جو بٹا اتی ہے نا وہ بھی پسند ہے گھر گرما گرم بٹا ہو نیبو وغیرہ لگا کے نمک وغیرہ بہت پسند ہے
نہیں ایسا ہوتا نا کہ بارش کے دنوں میں گرم گرم سموسے چائے پکوڑے بھٹے بہت مزیدار لگتے ہیں وہ سب چیزیے
ہاں جی بالکل صحیح کہا آپ نے بارش کا مزہ ان چیزوں کے لیے ان چیزوں کے بنا ادھورا لگتا ہے
لیکن جی بالکل لیک ان کے بنا تو مزہ ہی نہیں آتا ہے لیکن بارش کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں اپ کو پتہ ہے
جی ہاں کئی جگہ سڑکوں پر پانی بھر جات تا ہے اور لوگوں کو نا جانے انے میں پریشانیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں پہ تو کیا جگہ جگہ گڈھے ہیں گڈھوں میں بہت سارا پانی بھر جاتا ہے تو انے جانے میں بہت ساری دقتے ہوتی ہیں لوگوں کو کہیں باہر تابت نہ تو جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں
جی بالکل اور پھر دیکھیے نا پانی بھر جاتا ہے تو ٹرافک جام بھی کتنا ہو جات تا بہت زیادہ لگ جاتا ہے
جی ہاں اور اگر بہت تیج بارش ہو تو باڑ جیسی استتی بھی پیدا ہو سکتی ہے ایسی جگہوں پر تو
بالکل نہیں ایسا لگتا ہے نا کہ جو دیکھیے بارش ہے نا بہت زیادہ اہم ہے کسانوں کے لیے بھی بارش بہت اہم ہوتی ہے ہے نا
جی ہاں بالکل صحیح کہا اپ نے اگر صحیح سمے پر ہونے والی بارش فصلوں کے لیے بہت فائدے دائیک ہوتی ہے اگر غلط سمے پر بارش ہوتی ہے نا تو بہت نقصان بھی ہو جات تے ہیں
اچھا ہمیں بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر اپ نے فصل بوئی تو تبھی بارش ہونی چاہیے نا
جی ہاں بالکل نہیں اس کے جیسے کہ اج ہم نے فصل بوئی ہے اس کے چار پانچ دن بعد بارش ہو تو فصل اچھی ہو جاتی ہے اب ترنت بارش ہو گئی تو فصل نا نشٹ ہو جاتی ہے
اچھ مطلب اگر بارش سمے پر نہ ہو تو کھیتی پر برا اثر پڑتا ہے
جی جی بالکل اس لیے نا سنتلت وارس ہیلو اس لیے نا سنتلت وارش سب سے اچ اچھی مانی جاتی ہے
جی جی بالکل کیا اپ کو بھی بچپن کی بارش یاد ہے جب ہم بارش میں بھیگ تے تھے جب بچے تھے تب
جی ہاں بالکل باجی آپ نے بالکل صحیح فرمایا مجھے مجھے نا بچپن میں بارش میں بھیگنا بہت پسند تھا کاغذ کی کشتیاں بنا کر پانی میں چلاتے تھے اور بہت کھیلتے تھے اور نہ مجھے بارش کی جو چھوٹی چھوٹی بوندیں ہوتی ہیں ان کی جو آواز ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے وہ آوازے مجھے کتنی خوبصورت آواز ہوتی ہے وہ
جی بالکل ہم بھی ایسے دوستوں کے ساتھ بارش میں ہی کھیلنے جاتے تھے بہت مزہ آتا تھا تب
لیکن اب لوگ بارش میں بھیگنے سے زیادہ موبائل سے تصویر لینے میں زیادہ ویست رہتے ہیں
ہمم یہ بات بھی صحیح ہے کہ پہلے لوگ موسم کا انند اٹھاتے طلگ مزے کرتے تھے اب زیادہ تر لوگ تصویریں اور ویڈیو بنانے میں مصروف رہتے ہیں وہ موسم میں بھیگنا نہیں پسند کرتے وہ صرف تصویر لینا پسند کرتے ہیں
جی بالکل بالکل اگر بارش کا پانی صحیح طرح سے جمع کیا جائے تو پانی کی کمی بھی د دور ہو سکتی ہے
صحیح فرما رہی ہیں کہ اگر ہم بارش کے پانی کو ب چا کے رکھے تو وہ ہم لوگ کو بہت زیادہ کام اسکتا ہے ابھی آپ دیکھیے کہ ممبئی میں ابھ ابھی بارش نہیں ہو رہی تھی ایک مہینے سے تو یہاں پہ اتنی پانی کمی اگئی تھی کہ صرف اٹھارا دن کا پانی بچا تھا بٹ اب تو انشاء اللہ اچھی بارش ہو رہی ہے تو کافی اچھا ہو رہا ہے تو آپ اس سے ہم لوگ ہیں نا ہماری بھاشا میں انگلش میں وہ بولتے ہیں رین ہارویسٹ نگ بولتے ہیں
جی جی بالکل ہمیں نا بارش کے پانی کو بیکار نہیں بیکار نہیں جانے دینا چاہیے بارش کے موسم میں بہت ساری بیماریاں بھی ہو جات تی ہے
جی بالکل بارش کے موسم میں کت نی بیماریاں پھیلتی ہے ڈینگو ملیریا کتنا کچھ پھیل جاتا ہے اس جو نا ہمیں صاف پانی پینا چاہیے صاف صفا ئی رکھنی چاہے اور مچھروں سے زیادہ تر بچنا چاہیے کیونکہ بارش موسم میں بہت مچھر اجاتے ہیں
جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہمیں نا گندے پانی میں چلنے سے بھی بچنا چاہیے بہت سے بچے اپ نے دیکھ ہوں گی اسکول میں جاتی ٹم کیسا ویوہار کرتے ہیں پانی جہ گندا پانی ہوتا ہے تو اس میں ادوود کے جاتے ہیں
جی بالکل نہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ آ جیسے ابھی کوئی بچ چے ہیں جو تعلیم لینے جاتے ہیں ان کو بھی چھاتا یا رین کوٹ ساتھ رکھنا چاہیے
جی ہاں بالکل صحیح فرمایا نہیں بچوں کو تو نا ویسے بھی مزہ آتا ہوتا بارش کے پانی میں کھیلنے میں اور بجلی کڑکنے کے سمے نا کھلے میدان یا پیڑ کے نیچے تو بالکل بھی کھڑے نہیں ہونا چاہیے جب بجلی کڑکتی ہے جب
جی بالکل ابھی دیکھیے بچوں کا اگر اپ بولیں کہ ان کو تو اتنا ہے کہ بارش سے آئی وہ تو ڈائریکٹ بھیگنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ بھی بہت آپ نے بولے نا کہ اگر بجلی کڑکنے کے سمے ہمیں کھلے میں نہیں رہنا چاہیے یہ بہت ضروری احتیاط ہے جو ہر کسی کو برتنا چاہیے
جی بالکل کل ملا کر نا بارش ہمارے لیے اللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے
جی ہاں اگر ہم سب اس کا صحیح استعمال کرے اور ساودھانی برتے احتیاط سے اس کا استعمال کرے تو بارش ہمارے لیے بہت فائدے مند ثابت ہو سکتی ہے
جی بالکل اب مجھے امید ہے کہ لوگ بارش کے موسم کا آنند لینے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بھی سمجھنے لگتی ہیں
جی بالکل ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ بارش کے اوپر بارش اتنا اچھا موسم ہے جتنا مطلب خوبصورت ہے یہ کہ جب پہاڑوں سے جب بارش ہو تی ہے ندیوں میں اب ابسار میں جب وہ پانی ملتا ہے وہ ٹھن ٹھنڈی پانی کی بوندیں جب ہمارے اوپر گرتی ہے تو کتنا سکون دیتی ہے وہ بارش کی بوندیں
جی جی بالکل صحیح فرمایا اپ نے اور نا میں نے دیکھا تھا اپنے پڑوس میں ابھی دیکھا تھا کہ کئی جگہ نا گڈھے تھے تو ان گڈھوں میں کیا تھا کہ بہت ساری مچھلیاں آ جات تی ہے بارش کے موسم میں تو نا کتنی دقتیں ہوتی ہیں لوگوں کو جانے انے میں
جی ہوتا ہے نا ابھی دیکھیے بارش کے سمے میں وہ جو گندا پانی میں جمع ہوتا ہے اس کے او پر اس سے بہت مچھر پیدا ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے کتنی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں اس سمیں اس لیے ڈاکٹر بھی یہی بولتے ہیں کہ تھوڑا ایت احتیاط برتے گرم پانی پیے اپنے آس پاس کا جو بھی پر بولتے ہیں صاف ستھ را رکھے سب گھر میں گندگی نہ فیلائے
جی ہاں بالکل بالکل
اگر ہم تھوڑا سا احتیاط برتیں گے نہ تو ہم کئی ساری بیماریوں سے بچ سک تے ہے اگر مچھر ہے تو مچھردانی لگا سکتے ہیں ہم
آج کل تو مچھر مچھردانی میں سے بھی اندر آ جاتے ہیں اتنی خطرناک مچھر ہیں جگہ جگہ گڈھے بھر جاتے ہیں تالابوں کی وجہ سے اور گندگی کی وجہ سے کتنی گندگی فیل رہی ہے آج کل تو مچھر تو حد سے زیادہ ہو گئے ہیں مچھردانی سے بھی کچھ بھی کر لو آپ پھر بھی نہیں چاہتے ہیں مچھر تو
یہ تو ہے بٹ ہم نے سنا ہے کہ ایسے اگر نیم کی پتیوں کو ایسے ہم اگر آپ جلاؤ گے تو وہاں پہ مچھر نہیں آت تے ان دھوؤں سے کیا یہ صحیح بات ہے
نہیں یہ غلط بات ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اور گھر پہ مونٹین وغیرہ آل آؤٹ وغیرہ اپ کچھ بھی لگا لو مچھر تو جاتے ہی نہیں ہیں
اچھا نہیں پھر آپ کو پتا ہے نا مچھر سے تو اتنی بیماریاں ہیں ملیریا ڈینگو وغیرہ کت نا کچھ فیلتا ہے جی
جی ہاں بالکل اب ایسے نا ڈینگو والا مچھر تو زیادہ تر سے نا صاف صفائی میں آتا ہے
جی نی ابھی ہم پانی بچانے اور پریاورن کی حفاظت کرنے کا بھی ادا کرنا چاہیے جی شکریہ آپ کا آج کی گفتگو کافی دلچسپ رہی
جی مجھے بھی آپ سے موسم کے بارے میں گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
جی شکریہ آپ کا اللہ حافظ
اللہ حافج